وعلیکم السلام کیسی ہیں
ماشاء اللہ ایک دم بڑھیا آپ بتائیں سب خیریت
بس بر شب خیریت سے ہے اور وہاں سب ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے گھر میں سب بڑھیا
ہاں جی ہاں اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس بیٹھی بھی فون چلا رہی تھی سوچا کہ آپ کو فون کر لیا ج
ہاں ہاں یہ تو ہے دیکھو آج کل تو بس کیا ہے کہ سوشل میڈیا ہی چل رہا ہے کچھ بھی دیکھو کرو سمے کا پتا ہی نہیں چلتا ہے آج کل تو
جی ہر بچہ بچہ فون پہ لگا رہتا ہے
بالکل بالکل ایک تو سوسل میڈیا جتنے ہو گئے ہیں انسٹال ہو گیا ہےو یا یو ٹیوب کلپس وغیرہ آتی کرتی ہیں بس اس میں لگے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اسکرال کرتے رہو دیکھتے رہو اور ٹائم کا بھی لگتا ہے کہچھ چلو ابھی اور دیکھ رہے ہیں تب اٹھیں گے تبھی تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں پھر اٹھیں گے
اسے کرتے کرتے پورا ٹائم نکل جاتا ہے نہ کہیں کہ نہ ادھر کہ رہتے نا ادھر کے
یہ تو ہے یہ تو آپ نے صحیح کہا سمے کا پتا ہی نہیں چلتا ہے
جی
ہ اچھی چیزیں بھی ہے دیکھو اس کے پلس پوائنٹ ہیں تو مائنس پوائنٹ بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے
ہاں ہر تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں
دونوں پہلو ہے نا اچھے اچھے کے لیے ہے تو وہ پھر برا بھی ہے برا ہے تو پھر وہ اچھا بھی ہے کنی چیزوں میں دونوں چیزیں اکول اکول ہے
جی
دیکھو آج کل کے بچوں کو ہم سے زیادہ فون چلانا آتا تو ہمیں کبھی کہیں بھی جانا ہو کچھ بھی کرنا ہوں بتا تو دیتے کہ نہیں امی ایسے کرنا ہے نہیں ابو ایسے کرنا ہے اسے ایسے یوز کرنا ہے ہمیں پتا چلتا ہے اور آج کل تو یہ بزنس میں کتنا ہیلپ کر رہا ہے مارکیٹنگ اور پروموشن میں کتنا ہیلپ کرتا ہے
ہاں بالکل بالکل دیکھو کچھ مہیلائیں ایسی ہیں پردہ نشیں ہیں جو نہیں نکل پاتی ہیں گھر سے تو انہوں نے گھر سے ہی رہ کے لائن کا ایس مطلب کام ڈال رکھا ہے ارننگ ہو رہی ہے اور یہ اچھا بھی ہے ن ایک کمائ کا سروت ہے
اور ج ہم جیسے یہاں بیٹھے ہم کسی اور ملک میں بات کر سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی وقت ت پہ ہمیں پت چل جا ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا نیوز اور یہ انفارمیشن مل جاتی ہے ہے ہمارے لیے کتنے کرئر آپشنس ہیں کتنی جاب نکل غلطیا ہیں اس کے
بالکل بالکل گھر بیٹے سب پتتا چل جاتا ہے کیا کرنی ہے کیا نہیں کر کہاں کیا ہو رہا ہے اس دیس میں کیا ہو رہا ہے ہم یہ تک پتا چل جاتا ہے کیا چل رہا ہے
جی
ہمارے یہاں پہ تو ایک آنٹی ہے مطلب وہ گھر سے باہر نہیں جاتی ہے تو ان کو نا اچار وغیرہ پاپڑ وغیرہ وہ گھر پہ ہی بناتی تھی تو ان کے کسی نات نے ان کو بتا ب دیا کہ آپ گھر سے میں آپ کی پروفائل بنا دیتا ہوں انسٹا پہ اور آپ نا ارننگ کر وہ کر لو ابن ہونی وہی بس تب تو اسٹارٹ کیا اور اس کے باوجوود جو ان کا مطلب بگوان اللہ کے اس سے چل نکلا ہے تو انہوں نے اچھا خاصا مطلب چل رہا ہے ان کا گھر سے ہی ہاں واٹ سکتے دوپ وغیرہ بنا لیے اچھا خاصا بزنس چلے گیا مطلب پن ہوم ڈلیوری کرا دی میں نے اور پھر انہوں نے اپنا ایک اسٹور اوپن کر لیا میں نے کہا یہ تو بہت اچھا کیا آنٹی آپ نے دیکھو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور اب ان کی بہویں ہیں اور سب لوگ اس میں لگے ہوئے اور اچھی خی ارنگ ہو رہی ہے ایک تو پتا سب لووں کو کیا جیسے بازار کا یہ ہمیں سامان مل رہا ہے اچھا چار ہو گیا پاپڑ ہو گئے تو وہ لوگ کیا کہ وہ مشینوں دوارا تیار ہو رہا ہے تو اس میں اتنا سارا کیا کہتے ہیں نمک وغیرہ آتا ہے ہم لوگ کھانے کا من بھی نہیں کرتا ہے ہے نا اور
گھر بیٹھے ہوئے ہم منگا بھی سکتے ہیں اور ہم کسی چیز کے بارے میں سرچ کر سک کہ ہمیں کیسا مل رہا ہے وہ کیسا نہیں مل رہا ہے
چیزیں جو یہ ہوتی ہیں نا جو ہمیں مطلب کوئی ہاتھوں سے بنا کے بیچا تو سب سوچتے ہیں کہ مشینوں کے دوارا سے لینے سے اچھا ہے ہم یہ لے لیں اور بہت سے لوگ میرے کو گھروں سے دور ہے وہاں مطلب نہیں ہے تو وہ لوگ تو ان چیزوں کا اور زیادہ لطف اٹھاتے ہیں ان کو لگتا ہے گھر جیسی چیزیں آج کل کہاں مل رہی ہیں اور ایسے اپلبدھ آن لائن ہو جاتی ہیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی یا
پر اس کے دو پہلو ہیں جیسے کہ یہ برے بھی ہوتے ہیں جیس فون کو زیادہ یہ یوز کرتے ہیں بچے ایڈکشن ہو جاتا ہے بچپن بپن سے ہی فون ٹائم ویسٹ کتنا ہے کہیں کوئی کام کرنے کے نہیں رہتے
ہ ہ ہاں وہ تو دیکھو اب جب وہی ہے نا دو پہلو وہی اسی چیز کے تو ہو اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اب آپ سوشل میڈیا سوشل میڈیا دیکھو اس پہ ا کتنی اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہے نا کھانے کی ریسیپی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کلما کی ویڈیوز آ رہی ہیں دعاؤں کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں وہ اور مطلب بہت ساری دعائیں وغیرہ مالوی دکھاتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ان پہ کوئی دھیان نہیں دے گا بٹ سب سے زیادہ بچے کہاں فوکس کریں گی جو غط چیزیں ہیں ہے نا جو غلط چیزیں رکھی ج رہی ہیں ان کو پرووائڈ کریں گے انہیں کو دیکھ رہے ہیں زیادہ تر ان کو تو جٹ سے اسکپ کر دیں گے ان کو نہیں ہے اس چیز کی ضرورت تو بات ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو اس پہ وہ کر رہا ہے مطلب یہ نہیں سوشل میڈیا آپ کو غط ہے دکھا رہا ہے یہی کرا وہ ہر چیز کی چیز آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کے اب وہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا چوز کر رہے ہیں
جی کہ یہ سوشل کمپیرزن اور اسٹریس بھی کریئٹ کر دیتا ہے ہم لوگوں کے بیچ میں کہ بچہ ایک دورے دوسرے بچے کو دیکھے گا تو اس سے وہ سو چیزیں سیکھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے میرے پاس ایج کیوں نہیں ہے پھر اپنے اپنے ابو کے پاس جا کے اس چیز کی ضد کرنا ایک بچے سے بچہ بگڑتا بھی ہے چیزوں سے بہت زیادہ
تو سب سے بڑی چیز کمپیئر جب جہاں کمپیئر چل جاتا ہے نا جس بھی بچے میں پھر وہ کیا کر وہ اپنا یہ نہیں دیکھتا میرے پاس یہ چیزیں ہے اس کے پس تو نہیں ہے پھر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور پھر وہ جضد کرے گا ہے نا وہ چیزیں پھر ایک غلط وی میں ہوتی چلی جاتی ہیں پھر دیکو امی ابو جو بھی ہیں ان کے والدین وہ اتنا ایسا ہر کوئی ہر چیز
ہر کوئی اپنے بچے کے لیے بڑھ کر ہی کرتا پر ہر چیز افورڈ نہیں کری جا سکتی
اچھ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا وہ دکھ رہا ن اس کے پس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں آج کل جس میں کہ یہ بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور کمپیئر والی چیزیں بہت غلط چیز جو ہو رہی ہے ابھائی یہ سوشل میڈیا پہ آج کل تو ایک چیز آپ نے کچھ لی آپ سوسل میڈیا پہ ترنت اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ چیز کا سب کو پتا چل گیا کہ تم نے یہ لیا ہے تو وہ یہ آج کل یہ دکھاوا سو احوال چی والی چیز جو ہے یہ بہت ہے
اس سے ایک بچے کی سیلف اسٹیم پہ بھی کافی فرق پڑتا ہے اس کے دماغی طور پہ بھی فرق پڑتا ہے ایک بچے کے بہیویئر پہ
ہاں آپ دیکھو جو بچہ زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتا ہے وہ آپ کو چڑچڑا اور مطلب ایسا رہے گا سب سے دور رہنے والا بچہ اچ اس کو پھر آس پاس کے لوگ باگ جنرلی مطلب اس کو نہیں بھارے ہوتے ہیں اس کو یہ کہے نہیں چلتے ٹھیک ہے جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ اس کو وہاں کا جو چکا چوند ہے اس کو وہ دکھ رہی ہے اس کے اس کو اندر کی گہرائی نہیں دکھ رہی ہے
نہیں دکھتی
چیزوں میں لپت ہو جاتا ہے
جی
اور میں تو کہتی ہوں ا مطلب سوسل میڈیا پہ یہ ہو جانا چاہیے کہ اٹھارہ سال سے پہلے بچے
الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے کتنی غلط غلط اور انپروپریٹ کانٹینٹ بھی آتے ہیں جو بچے کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں
بالکل میں تو کہہ رہی ہ باہر دیسوں میں دیکھو کئی دیس میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ا اٹھارہ سال سے بچے پہلے بچے کو الاؤڈ ہی نہیں ہوتا ہے
جی کتنی سائبر بلنگ ہے آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہے بچے گے پر پھر بھی یہ بچے مانتے ہیں کائ نے کتنا سمجھ لو مانتے ت نہیں
اور پھر دیکھو کہ کیا کہتے ہیں مانتے ہی نہیں یہ بات تو سچ ہے وہ مانیں گے ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں میں نے دیکا ہے جو بچے سیونتھ میں ایٹتھ میں پڑھ رہے ہیں ان کی انسٹا آئیڈیاں بنی پڑی ہیں انہوں نے یوٹیوب چلو یوٹیوب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یوٹیوب آپ کو پرووائڈ کرے گا آگے کر کے لیکن انسٹا پہ تو کوئی مطلب ہی نہیں چکا انسٹا ہو گیا ایف بی ہو گیا اور اسنیپ ہو گیا یہ تو بچے کے لیے ہے ہی نہیں
آپ اسنیپ کے دیکھیے کتنے کیسز آتے ہیں روز یہ ہوا وہ ہوا لڑکیوں کے ساتھ بٹ لڑکیاں بھی آج کل کی نہیں سمجھتی کتنا سمھا لے ماں باپ وہی ہے نا بچے کو ایک بار ٹوک کر کھا کے ہی سے سمجھ آتا ہے
بالکل بالکل اور جب ٹھوکر لگتی ہے تو سب بہت کچھ دیر ہو گئی ہو
بہت دیر ہو گئی ا تیس
ہاں یہ تو ہے پھر ٹھیک ہے جو کیا کر سکتے ہیں دیکھو سوشل میڈیا می تو کہہ رہی اچھی چیزیں بھی دکھاتا ہے پر وہ دیکھنی نہیں ہے دیکھو سیونتھ اور ایٹھ کا بچہ کوئی بڑی کلاس میں نہیں ہوتا وہ دیک وہ اور پوسٹ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ اسکول بائی والی چیزیں ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں بچے ارے مطلب کیا ہے دیکھو پت نہیں کیا چیزیں ہیں جو سا جی پیرے آدمی تو پیرنٹسوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بچہ اس پ ہے یا ان کا بچہ سوشل میڈیا پہ ہے
ا تو اپنے ماں باپ کو اپنے والدانوں کو بلاک کر دیتے ہیں
پیرنٹس کو پت نہ چلے ہے نا اور پتا بھی نہیں چلتا پییرنٹس لوگوں وہ اتنے شاطر ہو جاتے ہیں فونوں میں ہائڈ کر دیں گے یہ کر دیں گے گی تو ان لوگوں کو یہ چیزیں بڑی وہ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس منع کریں گے پر یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے کہیں نہ کہیں آپ کے پیرنٹس منع کر رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا حت ہے
جی
نا اب وہی تھا آپ کے پہلے ٹائم ہے ہمارے امی ابو ہمیں کچھ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تو سمجھ تھ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ نہیں کرنا کیہ ہمیں پتتا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے کہ رہے ہیں بائی اللہ کے باتد اگر ہم کسی کو کو اس جگہ ہم مان رہے ہیں تو ہمارے امی ابو ہی ہیں ہمیں اچھے اور برے کا کیا ہے وہی بتائیں گے کوئی ہمیں باہر کا انسان ہی بتائے گا کہ کہ آپ اچھا کر ہو یا بورا کر ہو ہم باہر والا لیے تو کیا ہم غط بھی کریں تو وہ تو ہمیں اور زیادہ وہ کرے گا پروتساہت کرے گا ہاں ٹھیک ہے کرو تم اس اسے تھوڑی
اچھے رہے باقی اور کوئی نہیں جاتا
بالکل بالکل چلو پھر ٹھیک ہے
جی میں تو بس یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا کو ایک وائزلی طور پہ یوز کرا جائے تو ایک کافی اچھی چیز ہے ورنہ تو نہ کرے تو پھر تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی
کہ چلیے پھر خیال رکھیے اپنا